بائے
ہلو
آواز نہیں آ رہی ہے بولیے
ہاں آباری بھائی
اسسمال لگ کو حجا
وعلیکم السلام بھائی جان
اور سب پر خیریتیں
الحمد للہ بھگ ن آپ خریت ہے
ہاں سب خہریت ہیں آپ بتائیے آپ خہریت ہو
ہاں لوب ل اورا اور پریشانی بتائیے آپ ہی کہاں سے ہو آپ کیسے
میں راجستھان سے بول رہا ہوں
راجستھان سے ا اوکے اوکے اور سب بڑھیا ہے راجستھان میں
ہاں سب خیریت ہیں
ہ
آپ اپنے یہاں کا موسم کا حال چال بتائیے کیسا ہو رہا ہے
ہمارے پاس تو بہت پانی ہے بھائی جان
ہاں صبح دو دن ہو گئے پانی تو پڑ رہا ہے گھر یہاں پہ بھی بارش ہو رہی ہے موسم بھی اب ٹھنڈا ہو رہا ہے ا
اور بھائی جان کہاں پر ہوتی ہے آپ
ہاں بھائی جان اب ہم یہیں پر ہیں ہم کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں بارش بند ہو گئی اس لیے دیکھ کیا آئے اپنی فصلوں کو کیسی فصل ہو رکھی ہے
اور بھائی جان بتائیے کیا
ہاں اس پانی کی وجہ سے تو فصل پہ زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے کیونکہ پانی نہیں بھی ہو رہا ہے پانی کی وجہ سے
پانی کی اس میں ہمارا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے ایک تو کاما بند ہو گئے پھر اوپر سے جو ہے پانی میں دکان پر بچے نہیں آئیں گے
آ وجہ سے دکان دندے پر بھی جانا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ صبح سے ہی پانی چالو ہو جاتا ہے
ہاں
اس وجہ سے کام کر بھی نہیں جا پا رہے ہے
ہاں بھائی جان
اور بھ جان بتائیے کیا چل رہا ہے کیا ہے
کچھ نہیں لائی جان چل رہے ہیں کر رہے ہیں ٹائم پاس ہو کیا کر رہے ہیں
نام کیا ہے پھشان آپ کا ویس
ہلو
ہلو
ہوں
ہلو
ہلو
ہاں بھائی جان آپ کا نام کیا ہے ویسے
ارے میرا بھائی جان ماں نام ہے سلیم خان
کیا ہے بھ جن
سلیم خان سلیم
سلیم خان اوکے بہت پیارا ناول ہوتے ہیں
ہاں بھائی جان کیا کرے ہیں گھر وال والوں نے رکھا تھا
بس
اور بتائیے خدرتا آپ کے یہاں پر ایسا کیا جات
کچھ نہیں آپ ہی بتائیے کیا حال چال ہے کیا ہے کیا نہیں
کچھ نہیں آج تو موسم ایسا ہو رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا ہے ایک دم آنند میں گرمی سے راحت ملی اس بارش کے کارن نہیں تو گرمی سے اتنا بے حال ہو رہا تھا کہ آپ کو کیا ہی بتائیں
صحی بات صحی بات
ہاں اب جی دو چار دن سے بارش ہو گئی ہے تو موسم بھی ٹھنڈا ہو
جی
اور آپ آئیے بھائی جان کب آ رہے
کیا بولے بھائی جان
آپ بتائیے کچھ اپنے بارے میں کچھ
میرے بارے میں کیا بتاؤں بھا ئی جان میں بھی
کیا کام دھام چل رہا ہے کیا نہیں
دام دھام تو بند ہے بھائی جان بارش کی وجہ
اچھے
ہاں
کیا کام کرتے ہو آپ
میں جو ہوں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں واٹر پروف جیسا کہ پانیاں گھر میں اندر آتا ہے نا پانی
ہاں بھائی جان
ہاں تو بس وہ اس کا کام کرتا ہوں بس کیمیکل پوائنٹس پکڑتا ہوں کہاں سے پانی آتا کہاں پر پانی جم کے اندر آتا گھر کے وہ پوائنٹس پکڑ کے میں اس کے اوپر ورک کرتا ہوں
ہاں بالکل بھائی جان اس کام میں بھی بہت پروفٹ ہے
جی بھائی جان
تو یہ آپ کا کام ہے وہ تو خیر بارش کے موسم میں ہی پتا چلتا ہوگا نا کہاں سے پانی آ رہا ہے کہاں پر کیا ہے
ہاں بارش کے موسم میں پتا چلتا لیکن بارش کے موسم میں کر نہیں سکتے نا بھائی جان
ہوں
میں کچھ لگاؤں گا اس پہ پھر وہ پانی پڑ کے پھر نکر جائے گا
کسٹمر کا مٹیریل ویسٹ پیسہ ویسٹ ہماری مزدوری میں
ہاں وہ تو ہے بھائی جان اس پہ مزدوروں کو ویسے بیچنے کے لیے انکم بارش کی وجہ سے
اور بھائی جان بتائیے آپ کے پڑوسوں کے بارے میں کیا حال ہے
اور بتائیے بھائی جان آپ کے گھر پر کیا کون کون ہیں کیا کرتے ہیں
آپ کے گھر میں کون کون ہے
ہاں بھائی جان ہم بھی تو چار فیملی چار لوگوں کی فیملی ہے اس میں میں بھی ہوں میرا میرے سے چھوٹا بھی ہے
اوہ
نام ہو اپ بولو
اور بتائیے بھائی جان سب بڑھیا
ہاں سب خیریت
ناشتا واستا ہوا کہ نہیں
ہاں بھائی جان صبح ناشتہ کر کے اس لیے کیشو مائی کی طرف آ گئے میں نے ناشتہ کیا تھا میں چلو اب کھیتوں کی طرف جھوم کے آئے کیسا ہے پسند میں کیا ہے
ا ج
آپ کے یہاں پر کون کون سی فصلیں ہوتی ہیں
ہاں بشن
آپ کے یہاں پر کون کون سی فصل ہے ہو گ ہے
میں جونا حیدرآباد کا ہوں بھائی جان ہمارے یہاں پر فصل تو مطلب ایسا کھیت ویت تو نہیں رہتے بس خالی جھاڑ رہتا ہے جھاڑ پیڑ پیڑ ب
اچھا جنگل ہے
ہ جنگل نہیں حیدرآباد
جھ جنگل بھی نہیں تھھی
جی
ہاں بھائی جان ہمارے یہاں پر تو اب دار میں پانی کے بورش کے حساب سے ہمارے یہاں پر باجرہ ہے دھان ہے مسلہ بھی ہوتی ہے الی ہمم تو ہم تو فصل پر ہی نربھر رہتے ہیں کسان تو ہو گئے ہیں اس لیے ہمارے فصل ہی بہت امپورٹنٹ چیز ہے
کون سی کون سی فصل ہے ہے نا
ہمارے یہاں پر باجرا ہوتا ہے دھان تان مے
ا
ہاںاں الگ الگ موسم میں الگ الگ ہوتی ہے سردی میں ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر بات ترسو ہو گ جمو ہو گ
اچھا اچھا جیسا موسم ویسا اناج اٹھتا ہے آپ کے پاس بڑھیا ہے گ سا
پرن تو سرکار کو کسانوں کے پرتی کوئی وہ ہے نہیں
صیح ہے بشر بشر صحی
کیونکہ سنسار کو جو سوچو کسان ہی ایک ایسا ہے جو سب کو پیٹ بھرھنے کے لیے انن اتپادن کرتا ہے
جی سرکار کو تھوڑا کسان کے اوپر بھی توجہ دینا ضروری ہےھ
تو میں یہی چاہتا ہوں کہ سرکار کو کسانوں کے پرتی کوئی لابھ دینا چاہیے
دش دیش
جیسے کہ کوئی بیمہ ہے فصل بیمہ ہے یہ بھی ہونا چاہیے کہ جیسے کہ کوئی نقصان ہوتا ہے جیسے ادھک بارش ہو جائے تو فصل نشٹ ہو جاتی ہے
جی
تو اس کے لیے سرکار کو اپنے پر وہ کرنا چاہیے جیسے بیما کر دی تو کم سے کم کسانوں کو لابھ تو ملے گا کچھ
جی جی جی ا سب جی
اور بتائیے بائیو اور کچھ نہیں ہو جانا آپ بتائی ہمارے پاس تو سب نارمل ہے ابھی فی الحال دلی کے حالات بہت خراب ہے چ میں آیا
ہاں بھائی جان اب تو پردوشن بھی زیادہ ہو رہا ہے ایک تو ونوں کا کی وجہ سے آپ کے یہاں پر تو پردوش واہنوں کی ادھک سنکھیا ہوگی
جی
اس کی وجہ سے پردوشن بھی ہوتا ہے دھونی پردوشن بھی ہو رہا ہے
جی جٹھیک ہے
ہاں بھائی جان اور سنائیے آپ
بہت زد کر رہ
ہاں
چھوٹے چھٹے بچوں کو م
ہیلو ارے ہاں بھائی جان آپ سے بات کر کے ہم کو بہت اچھا لگا
شکریہ بھائی ج ج آپ سے بات کر بت
ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا
شکریہ بت ج اچھا
آپ سے بات کرتے رہیں گے یا ٹائم ملے گا تو آپ سے بات ضرور کرتے رہیں گے
انشاء اللہ بھائی بن تھینک شکریہ شکریہ بھائی
شکریہ بھائی
جی